السلاو علیکم
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے ہاں سب اللہ کا شکر ہے اپنا بتاؤ کیا حال چال ہے کہاں ہو تم اتنے دنوں سے
ہم آپی کے یہاں آئے ہوئے ہیں میری طبیعت خراب تھی بہت دن سے اسی لیے بات چیت نہیں ہو پا رہا تھا
اچھا طبیعت خراب تھی او اچھا کب ہوا یار پتہ بھی نہیں ہم کو
ہو گیا دو مہینے پہلے ہی ہوا ہے اسی وجہ سے ہم بات نہیں کر پا رہے تھے
او ہو تو آپریسن ہو گیا مطلب ایسے بھی ہاں ہاں آپریسن کے بعد تو ریسٹ ہی بولتا ہے ڈاکٹر ہاں تو اپنا دھیان رکھو یار ایسے زیادہ محنت ونت کا کوئی کام نہیں
نہیں کام نہیں کر رہے خیال ہی رکھ رہے اپنا
ہ ن ہم وہی سوچے ہیں کہ بڑے دن سے کہاں گائب ہے بات چیت نہیں ہو رہا ہے جسے فرصت نکال کے کال کرتے ہیں انسان تو سب اپنی زندگی میں مصروف ہے ہی ہے
ہاں ہاں بھائی میری طبیعت خراب تھی بہت دن سے اسی لیے ہم بات نہیں کر پا رہے تھے
ہاں ہاں سنا تھا کہ تم بیمار ہو بہت دن سے ایک بار بیچ میں بات بھی ہوئی تھی تو پتہ چلا تھا یار
ہاں ہاں بہت بیمار تھے ابھی تو اللہ کا شکر ہے ابھی ہم ٹھیک ہے پہلے سے بہتر ہے
ہے نا تبیت
ہاں ہاں ا بھی ٹھیک رہتی ہو اور آپ بتائیں
ہاں اور سب تو ٹھیک ٹھاک ہے کھانا پینا کھا لی
ہاں کھا لیے کھانا
اچھا کھانا پینا ہو گیا نہیں ابھی نہیں نہیں کھایا ہے کھانا طبیعت اچھی نہیں ہے تھوڑا بھوک وک بھی نہیں لگی ہے اور اتنا گرمی ایسی سر میں بہت درد ہے یار کل صبح سے ہی جو کل بھی اتنی درد تھا سر میں پھر ایسی ہی دوا وا نہیں کھائیں لوگ سوچیں ایسے ہی درد ہے لیکن لگاتار تار دو دن سے اتنا سر میں درد ہے کہ پریشان ہے کیا ہی بولے ہیں وہ بھی نہیں لگ رہی ایک
گرمی کی وجہ سے گرمی ہے نا اس کے وجہ سے سر میں درد
ان سال تو لگ رہا ہے نا گرمی جانے کا نام ہی نہ لے رہا ہے اتنی گرمی ہے جسکا کوئی
یہاں بھی بہت زیادہ گرمی ہے
بہت بہت گرمی سے پورا جنتا پریشان ہے لیکن کیا کرے اللہ کا یہی مصلحت ہے کب برسات ہوگی کب پانی ہوگا موسم سک کون والا ہو تب نہ انسان کو گرمی میں نہ کھانے کا من کرتا ہے نہ کہیں جانے کا کرتا ہے
ہاں ہاں ٹھیک بول رہی ہے یہاں بھی بارش نہیں ہو رہی ہے یہاں بھی بہت گرمی ہے
ہاں ہاں ہر جگہ کا یہی حال ہے یار اور بتاؤ تم آپ بھی کے حادشا تو اسی کے اسی کے لیے تم آف ہی کے یہاں چلی گئی ہے نا آپریشن کے بعد
کیا ہے یہاں ریسٹ
ہاں سہی بات بھی ہے گھر میں انسان رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہی دیتا ہے برداشت نہیں ہوتا ہے تو بات
ہاں ہاں بہت دن ہو گیا ہے بہت مس کر رہے امی کوم بہت یاد آ رہی ہے امی کی اتنے دن تک کبھی گھر سے دور نہیں رہے تھے
ہاں ہاں بات تو سہی ہے آتا ہی آدمی گھر پریوار سے دور ہو جاتا ہے نا اپنے تو بڑی انسان کو یاد ستاتا ہے لیکن کیا کرو گی اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا تو اپنے پہ تھوڑا دھیان دو پھر آ جانا گھر سنے ہے کی تمیرے بھائی جان آئے ہوئے ہیں
ہاں میرے بھائی جان آئے ہوئے ہیں ایک سال پہ باہر تھے ابھی آئے ہوئے ہیں ہاں
او کب آئے
ہو گیا پندرہ دن کو آے ہوئے
اچھا تو
ان سے بھی ملنا ہے بہت دن ہو گیا ہے نہیں ان سے ملاقات کرنا ہے
ہاں سہی بات ہے انسال ایک سال پہ آتا ہے تو بڑی دن کے بعد کون کب کہاں رہے نہ رہے کسی کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے ہےنہ ہم ہم سونا کہ بھائی جان آئے ہوئے ہیں تو ہم کو پتہ چلا کرتے ہیں ہاں میرا بھائی تو آنے والا ہے اگلے مہینے آئے گا وہ ذرا وہ بھی ایک سال سے باہر ہے شادی میں آیا تھا تو ترنت اس کو چھٹی نہیں ملی تھی تو ارجنٹ چھٹی لگا کے وہ آیا تو پھر وہ چلا گیا تھا چار پانچ دن کا ہی دس دن کا شاید اس کو چھٹی تھا پورا تو شادی کا فنکشن کے بعد وہ چلا گیا تھا تو ابھی پھر کل ہی تو پتہ چلا ہم کو کہ بھائی میرا آنے والا ہے ہاں
کے لیے
پتہ نہیں ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے کل تو امی سے اس کی بات ہی نہیں ہوئی تھی تو ہم سے بات ہی نہیں ہوئی ہے اب بات ہوگی تب نہ پوچھیں گے کیا لا رہا ہے وہ اور سب خیریت سے آ جائے
میرا خلیرا بھائی آیا ہوا تھا کل
او اچھا وہاں بھی مہمان نوازی وہی
ہاں یہاں بھی مہمان نوازی کر رہے ہاں کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے کل ایا تھا آیا کھانا کھایا ناشتہ کیا سگے گھنٹہ رہا ہاں کھانا پینا ہاں ہاں دو گھنٹہ کے بعد پھر وہ چلا گیا
کام کے سلسلے سے گیا تھا
ہاں ایسے ہی آیا تھاگھومنے آیا تھا
اچھا گھومنے ہاں ساب ابھی گرمی میں بیٹھا ہوا ہے تو سو چراہ ہے گھوم بھی لو کام دندہ نہیں ہے تو گ گھومنا بھی چاہی بھائی اپنے رشتے دار کے یہاں اپنے لوگ کے یہاں ہے نا
اچھا
اور بت
اور بتائیں آپ ٹیچر کا جو ایگزام دے رہی تھی کیا ہوا اس کا
ارے ابھی کہاں ایگزام ہو رہا ہے یار ہر بار کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے کبھی تو یہ لوگ فارم کا ڈیٹ بڑھا دے گا کبھی ٹیچر کا ویکنسی ہی کینسل کر دیتا ہے پریشان ہے دیکھو ابھی تو ایگزام کا کچھ نہیں ہے تیاری میں تو لگے ہوئے ہیں اللہ بس کامیابی دے تب تو پریشانی ہے ان لوگ ابھی بہار والا بھی بھر تھے تو بہار والا بھی بہت دنوں سے دو سال سے انتظار کر رہے اب ایگزام ہوگا کب ہوگا لیکن کہاں ایگزام ہو رہا ہے ہر بار ڈیٹ بڑھ جاتا ہے کبھی بولتا ہے ستمبر میں تو ابھی بولا ہے دیکھ ادھر جھارکھنڈ والا بھی بھرے ہیں تو اس کا بھی ابھی ایگزام نہیں ہو رہا ہے اب کا ڈیٹ بڑھا دیا ہے ابھی فارم ہی فل اپ کروا رہا ہے
میرا بھی کل طبیعت خراب تھی تو میرا بھی پڑھائی چھوٹ گیا سوچ رہے ہیں ایڈمیشن کروانے کے لیے ہم بھی
اچھا تمہارا گریجویشن ہو گیا کمپلیٹ ن تو تو مکمل کر لی تھی تم اچھا کونسا آونرس تھا تمہارا
میرا اردو آنرس تھا
اچھا اردو آنرس سے گ تھینا ہاں بہت اچھا ہے یار پڑھائی کرنی چاہیے آگے تعلیم کو بڑھانا بہت ضروری ہے آج کے دور میں تو بنا پڑھے لکھے کوئی گزارا ہی نہیں ہے تعلیم بہت ضر ضروری چیز ہے اور
بہت ضروری ہے
ہاں تو آگے کیا چیز میں سوچی ہوں ایڈمیشن لینے کے لیے تو
آگے سوچ رہے ہیں کہ ایم اے میں ایڈمیشن کروائیں
اچھا ایم ا میں کرواؤ گی ہاں تو ایم اے میں لے لو یا تو پھر تم چاہو تو بی ایڈ ڈی ایل ایڈ بھی کر سکتی ہو تمہارا تو گریجویشن ہو چکا ہے نا تو تم اگر ٹیچنگ لائن میں جانا چاہتی ہو اگر ٹیچر بننا ہے تم کو تو تم اس کے لیے بھی کر سکتی ہو اپلائی اچ اچھا رہے گا ڈی ایل ایڈ بھی کر لو گی تو یا بی ایڈ ہی کر لو کہیں سے اچھے جگہ دیکھ کے
ہاں وہی سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے
تاکہ تھوڑا اپنا زندگی پہ کچھ فوکس کرنا چاہیے کہ انسان اپ اپنے لیے بھی تو کچھ کرے ہے نا پڑھ لکھ کے اتنا کامیاب ہو کہ اپنے لیے بھی کما سکے خود پہ ڈیپینڈ ہو دوسرے پہ انسان کا محتاج بہت بری چیز ہے اور بولو ہاں تو ٹھیک ہے تم سوچ رہی ہو تو ایڈمیشن لے لو طبیعت ٹھیک
ہاں ہاں ہاں طبیعت ٹھیک ہوگی تو گھر آنے کے بعد میں اڈ میشن کا سوچ رہے ہیں ہاں
ہاں ہاں اور بھابھی کہاں ہے تمہاری
ہاں بھابھی گھر پہ ہیں ٹھیک ہیں
اچھا یہاں گھر ہی پہ ہے نا اور بھتیجا بھتیجا سب ٹھیک ہیں تمہارے
ہاں سب ٹھیک کیا ماشاء اللہ سب ٹھیک ہیں
اور وہ جو سو ہاں میرا بھی سب ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک
گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہی ٹھاک ہے اور وہ کیا بولتے ہیں منجلا والا بھائی جو جانے والا تھا باہر چلا گیا
نہیں ابھی نہیں گئے ہیں ابھی ان کا کام نہیں ہوا ہے
او ابھی نہیں ہوا ہم سنے تھے کہ کہیں گیا تھا وہ
نہیں نہیں چلے آئے وہاں کچھ دقت تھا اس لیے چلے آۓ نہیں ہاں گھر پہ ہیں ابھی جائیں گے
اچھا یار بڑا پریشانی ہی ہے ہر کسی کی زندگی میں یار کیا کرو گی ہاں بہت انسان کو نوکری کے لیے بھی کتنا پریشانی ہے کیا ہی کرے انسان پریشان ہے بیچارا ہم سنے کہ وہ باہر جانے والا ہے اس سے بھی میری بہت دن سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے
ہاں ہاں
تو ہم سوچا تم سے بات ہوئی تو تمیں سے خیریت پوچھ لے اس کا
ہاں ٹھیک ہے سب اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے
اور وہاں آپ ہی کے یہاں ہر کوئی سب بچے وچے ٹھیک ہے نا
ہاں یہاں بھی سارے بچے ٹھیک ہیں
ہے نا اور چھوٹی والی بہن تمہاری کہاں ہے
وہ گھر پہ ہے
تو ابھی تو تم کہیں جا تی نہیں ہوگی کہیں آنا جانا بھی نہیں ہوگا تمہاری طبیعت ا
نہیں ابھی ہم گھر ہی پہ ہیں ابھی کہیں آنا جانا نہیں ہے ابھی ڈاکٹر منع کیا ہے باہر جانے کے لیے ابھی گھر ہی پہ ہیں
اچھا تو کہاں سے تمہارا علاج کہاں سے تم کروا رہی ہو
میرا رانچی سے علاج ہو رہا ہے رانچی میں وہیں آپریشن ہوا تھا میرا ہاں
اچھا اچھا اچھا رانچی والی آپ ہی کہ یہاں تھی تم وہاں آپریش
ہاں را ہاں وہیں آپ ہی کے یہاں ایک مہینے پہلے ہی سے ہم آپی کے یہاں چلے گئے تھے
اچھا اچھا ہاں تمہارا تو وہاں سویدھا ہے نا تم آرام سے سے رہ سکتی ہو آپ ہی کا گھر ہے تو کیا ہی دقت ہے
ہاں ہاں کوئی دقت نہیں تھا ہاں
ہاں تو ابھی انہیں کے یہاں ہو یا کہیں اور گئی ہو
نہیں ابھی ہم کہیں اور ہیں
وں بڑی والی آپی کے یہاں ہو
ہاں بڑی آپی کے یہاں ہے ابھی ہم
او اچھا ہاں چلو وہاں تو اور بچے لوگ ہیں تمہارے بڑا من لگتا ہوگا
بہت دل لگ رہا ہے میرا یہاں گھر جانے کا دل نہیں کر رہا ابھی ہم بہت دن لگ رہا ہے یہاں ہاں
وہی رہو بچے لوگ کے ساتھ کھیلو تھوڑا من بہلاؤ صحت پہ دھیان دو کھانا پینا پہ ٹائم سے کھاؤ
اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں ہاں
ہے نا ضروری بھی ہے یار صحت ہے تو تو ہی زندگی ہے نہیں تو انسان بڑا بے بس محسوس کرتا ہے خود کو صحیح بات ہے اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جاؤ گی
ہاں ان شاء اللہ ضرور دھیرے دھیرے وقت لگے گا ٹھیک ہو جائیں گے
تو لگتا ہے نا آپریشن ہوا ہے تو اس میں وقت تو لگے گا اور کیا بولتے ہیں تم لوگ کے یہاں سب کھانا کھالیا ہے ابھی دوپہر کا
نہیں یہاں ابھی کھانا نہیں کھائے ابھی سارے لوگ کھانا نہیں کھائے یہاں پہ نہیں
ہے نہ اور بت بتاؤ کچھ نیا میں میرے یہاں تو سب ایسی بیٹھ اٹھا پٹائی چل رہا ہے ہاں حال یہ ہے صرف ہمیں نہیں کھائے ہیں آج میری ایک ممیری بہن ہے وہ آئی ہے ہم لوگ کے یہاں تو تھوڑا دل لگ رہا ہے
ا
ایسے تو اکیلے میں اچھا بھی نہیں لگتا ہاں کہیں آتے ہاں کوئی رہتا ہے تو بڑا اچھا لگ تا ہے بولنے بتیانے میں آدمی کو ہے نا تھوڑا اچ ہاں ہاں تو وہی ہے آج آئی ہے وہ گئی تھی اپنے گھر کچھ دنوں سے تو آج ائی بہت دنوں کے بعد
ہاں میری آپی کی بھی ساس گئی ہوئی تھی اپنی بیٹی کے یہاں گھومنے آج شاہین نہیں اٹھی ہاں تین چار دن سے نہیں تھی ہاں
وہی گئے تھے اپنی بیٹے یہاں پے کولکتہ گئی تھی
ہم یہی پاسی ہی میں ہے گاؤں وہیں گئی ہوئی تھی
اچھا اور سب ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے پھر اچھے سے رہو پھر ان شاء اللہ بات کریں گے
ہاں انشاء اللہ ضرور
ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک